نکالنی آپ بولو مجھے آج فرائیڈ کی
پھر کرتے ہیں
سے پھر تو ٹھیک ہے ٹھیک پھر کنٹینیو کرتے ہیں اس کے بعد میں وہ بھی دوں گی
کل سے میں ایک اور ہاں کل سے میں ایک اور بات کے بارے میں سوچ رہی تھی ہم اکثر کہتے ہیں کہ سچ بولنا چاہیے لیکن کبھی کبھی سچ بولنے کے لیے بہت ہمت ضرورت پڑتی ہے ہر انسان آسانی سے سچ نہیں بول پاتا کیونکہ اسے ڈر لگتا ہے کہ کہ لوگ اس سے ناراض ہو جائیں گے یا اس کا نقصان ہو جائے گا
ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے سچ بولنا صرف زبان کا نام نہیں ہوتا بلکہ دل کی مضبوطی بھی چاہیے ہوتی ہے جو انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہی مشکل وقت میں بھی سچ کا ساتھ دیتا ہے
مجھے یاد ہے ایک بار ہمارے اسکول میں سائنس پروجیکٹ کمپٹیشن ہوا تھا میری ایک دوست نے انٹرنیٹ سے پورا پروجیکٹ کاپی کر لیا تھا تھا اور سب کو کہہ رہی تھی کہ اس نے خود بنایا جب ٹیچر نے مجھ سے پوچھا تو میں کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑگئی اگر میں سچ بولتی تو میری دوست ناراض ہو جاتی اور اگر جھوٹ بولتی تو ٹیچر کو دکھا ٹیچر کا دل دکھا دیتی
بالکل ہ پھر کیا کیا آپ نے
میں نے بہت ادب سے ٹیچر سے کہا کہ پروجیکٹ کا کچھ حصہ انٹرنیٹ سے لیا گیا ہے اور کچھ اس نے خود تیار کیا ہے پہلے میری دوست ناراض ہوئی لیکن بعد میں اسے اس نے خود مانا کہ اسے جوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا اس نے مجھ سے سے معافی بھی مانگی
دیکھا اسی کو کہتے ہیں کہ سچ کی طاقت سچ شروع میں کڑوا لگ سکتا ہے لیکن آخر میں وہی سدھرتا ا سدھار کا ذریہ بھی بنتا ہے اگر آپ اس وقت جھوٹ بول لی دیتی تو شاید اس کی غلط عادت اور مزہ گجرات
ہاں اور مجھے ایک اور بات سمجھ آئی سچا دوست وہی ہوتا ہے جو غلط کا ساتھ نہ دے اگر ہم صرف دوستی بچانے کے لیے جور بول دیں تو ہم اصل میں اپنے دوست کی مدد نہیں کر رہے ہوتے
ہاں بالکل اچھا دوست وہی ہے جو پیار سے سمجھائے غلطی بتائے اور صحیح راستہ دکھائے جو دو صرف خوش کرنے کے لیے ہر بات مان لیے ہاں میں ہاں ملا دی وہ سچا دوست کبھی نہیں ہو سکتا
میرے نانا ابو کہتے تھے سچ بولنے والے کے دشمن کچھ وقت کے لیے زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن اس کے چاننے والے عمر بار رہتے مجھے ان کی یہ بات بہت پسند ہے
کتنی خوبصورت بات ہے سچائی کی بنیاد پر بن بنے رشتے کبھی کمزور نہیں پڑتی ان میں سے بھروسہ ہوتا ہے عزت ہوتی ہے اور محبت بھی ہوتی ہے
آج کل لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی جھوٹ بولتے تھے کبھی کہتے ہیں میں راستے میں ہوں جب گھر سے نکل نکلے بھی نہیں ہوتے کبھی کہتے ہیں میں نے کام کر لیا جبک کیا ہی نہیں ہوتا
ہاں اور لوگ اس سے چھوٹا جھوٹ کہ کر نظر انداز کر دی تھے لیکن سچ یہ ہے کہ چھوٹے جھوٹ کی جی دھیرے دھیرے بڑی عادت بن جاتی ہے اسی لیے ہر جھوٹ کو سچ ا بنانا چاہیے
مجھے لگتا ہے اگر
بچنا چاہیے
ہوں مجھے لگتا ہے اگر انسان ہر رات سونے سے پہلے اپنے محسبہ کریں یعنی سوچیں کہ آج میں نے کسی سے جور تو نہیں بولا کسی کا دل تو نہیں دکھایا تو دھیرے دھیرے اس کی زندگی بدل سکتی ہے
بہت اچھی بات ہے کہے اپنے روز اپنی غلطیوں کو کا جائزہ لینا انسان کو بہتر بنااتا جو آپ کی کمی کو پہچان لیتا ہے وہی اسے دور بھی کر سکتا ہے
اور اگر کبھی ہم سکلتی ہی ہو جائے تو فورا توبہ کرنی چاہیے اور جس سے غلطی ہو اس سے معافی بھی مانگ لینی چاہیے
بالکل معافی مانگنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ اس کی عزت اور بڑھ جاتی ہے اللہ بھی ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو اپنی غلطی مان کر سدھرنے کی کی کوشش کرتے ہیں
روبی دی مجھے لگتا ہے کہ سچ بولنے کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ کہ انسان اپنی نظروں میں بھی عزت پاتے ہے جب دل اور زبان ایک جیسی ہو تبھی اصلی سکون ملتا ہے
میں بھی اسی بات پر یقین رکھتی ہوں اگر پوری دنیا ہماری تحریر کرے لیکن ہم خود جانتے ہو جانتے ہوں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ صرف تعریف کسی کام کی نہیں ہوتی تو وہ تعریف کسی کام کی نہیں تھی لیکن اگر اللہ جانتا ہوں اور کیا ہم سچے ہیں تو وہی سب سے بڑی کامیابی ہے
انشاء اللہ ہم ہمیشہ اپنی باتوں اپنے وادوں اور اپنے اعمال میں سچ چائ کو اپنائیں گے
آمین اور ہم اپ اپنے گھر والوں دوستوں اور چھوٹے بھائی بہنوں کی کو بھی یہی پیغام دیں گے کہ سچائی سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے سچ بولنے والا انسان کبھی تنہا نہیں ہوتا کیونکہ اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے
بالکل روبی دی آج کی ہماری گفتگو نے مجھے اور بھی مضبوط بنا دیا ہے اب مجھے یقین ہے کہ چاہے مشکل کتنی بھی بڑی ہو سچ کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے
آ بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے یہی کہا گیا
لاسٹ
آپ ہاں جی نہیں اللہ ہم سب کو ہمیشہ سچ بولنے سچ پر چلنے اور سچائی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حوصلہ عطا فرمائے
آمین
اپ ایسے ہی رہو میں پارٹ فور بھیجتی ہو
ٹھیک ہے
اچھا آ ج اب ہوگی آپ کو فارق
ہاں فرق ہے
مجھے بھی کل پرسوں لگ رہی تھی گلے میں لیکن پتہ نہیں شاید یہ وائرل ہے
ہاں
وائرل تھا شاید مجھے بہت لگ رہی تھی ھمم لیکن میں نے دوائی نہیں کھائی بھیجا میں نے آپ کو چوتھا بار
ایک
مجھے لگا مجھے لگا تھا آپ نے کیا تھا تب
نہیں میں بیمار تھی اصل میں اس لیے
چلو کوئی بات نہیں اب سلامت کرنا
ھمم کل کی گفتگو کے بعد میں پوری رات ایک بات سوچتی رہی ہمیں بچ پن سے سکھایا جاتا ہے کہ سچھ بولنا چاہیے لیکن اصل امتحان تب ہو ہوتا ہے جب سچ بولنے سے ہمیں اپنا ہی نقصان نظر آ رہا ہو ایسے وقت میں انسان کے ایمان اس کے کردار اور اس کی ہمت کا پتہ چلتا ہے
آ آپ بالکل ٹھیک بول کہہ رہی ہو بول رہی ہو آسان حالات میں ہر حق ایسے آسان حالات میں ہر کوئی سچا بن سکتا ہے لیکن مشکل حالات میں آ ابھی جو سچا سچ کا ساتھ دے وہی اصل میں سچا اور باکردار انسان ہوتا ہے اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کی کردار کی پہچان مشکل وقت میں ہوتی ہے نہ کی آسان دنوں میں
مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہمارے محلے میں ایک انکل کی دکان ہے ایک دن ایک بزرگ عورت نے سامان خریدا اور غلطی سے ضرورت سے زیادہ پینسے دے کر چلی گئی انکل نے جب حساب دیکھا تو فورا ان کے پیچھے بھاگے اور انہیں ان کے پیسے واپس دے کر آئے وہ عورت اتنی خوش ہوئی کی اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اس نے کہا آج بھی دنیا میں سچے اور ایماندار لوگ موجود ہیں
کتنی کتنا خوبصورت واقعہ ہے اگر وہ انکل چاہتے تو آرام سے وہ پیسہ رکھ آ سکتے تھے اور شاید کسی کو کبھی پتا ہی بھی نہیں چلتا لیکن انہوں نے اللہ کا خوف اور اپنی زامیر کی آواز کو زیادہ اہمیت دی ایسی ایمانداری ہی آ انسان کا کی اصل دولت ہوتی ہے
بالکل مجھے لگتا ہے کی جوٹ بولنے والا انسان کچھ دیر کے لیئے فائدہ ضرور حاصل کر لیتا ہے لیکن اس کے دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے ہر وقت اس سے ڈر رہتا ہے کہ کہیں اس کا جوٹ پکڑا نہ جائے
ہاں اور جب تک ایک جوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جوٹ بولا جاتا ہے تو پھر جا جوٹ کا ایک لبا لامبا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے انسان الجھ جاتا ہے انسان الجھ ہی جاتا ہے اس کے برک سچ بولنے والے جو کچھ بھی یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پرتی کیونکہ اس نے وہی کہا ہوتا ہے جو حقیقت تھی
میں اکثر سوچتی ہوں کی گر کے ماحول میں بچوں کی تربیت پر کت تنا اثر ڈالتا ہے اگر ماں باپ خود ہر بات میں سچ بولتے اپنے وعدے پورے کرتے ہیں اور ایمانداری کا مظاہرہ کرتے ہیں تو بچے بھی انہیں کی نقل کرتے ہیں
بالکل صحیح ا بچے نشہ آ نصیحت سے کم اور مثال سے زیادہ سیکھیں اگر ہم ان سے ان کے سامنے سچائی کا عمل پیش کرے تو انہیں الگ سے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی
آج کل سوشل میڈیا پر بھی لوگ اپنی زندگی کو اسی طرح دکھاتے جیسے سب کچھ بالکل پرفیکٹ کل لوگ تصویریں اور کہانیاں اس طرح پیش کرتے ہیں کی دوسرے لوگ خود کو کم تار محسوس کرنے لگتے ہیں
یے بھی ایک طرح کی غلط بیانی ہو سکتی ہے ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کی کس ا اصل قیمت اس کے فالوورس یا لائک سے نہیں بلکی اس کے اقلاق اور سچائی سے ہوتی ہے آ الله کے نزدیک وہی انسان عظیم ہے جو دل کے دل سے صاف اور زبان سے سچے ہو
سچ کہنا کبھی کبھی مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن یکن اگر ہم نرمی اور ادب کے ساتھ بات کریں تو سچ بھی دل کو چھو لیتا ہے ہمیں سچ بولتے وقت دوسروں کی عزت اور جذبات کا بھی خیال رکھنا چاہیے
بالکل سچ بولنے کا مطلب کسی کو ذلیل کرنا یا اس کی بے عزتی کرنا نہیں ہوتا حکمت اور نرمی کے ساتھ ا کہی ہوئی سچائی بات اکثر دلاؤں میں اہ جگہ بنا لیتی ہے
مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان کو روزانہ اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہیے اگر آج میری ہر بات سب کو سام سامنے آ جائے تو کیا مجھے شرمند گی محسوس ہوگی اگر جواب نہیں ہے تو سمجھ لو کہ ہم صحیح راستے پر ہے
کیا خوبصورت بات کہی ہے آپ نے جو انسان اپنی تنہائی اور مجلس دونوں میں اہ ایک جیسا ہو وہی اصل میں مخلس اور سچا ہوتا ہے سچائی صرف لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ تنہائی میں بھی نبھانی پڑی
آج کی گفت گو سے مجھے یہ احساس ہوا کہ سچ بولنا صرف ایک عادت نہیں بلکہ پوری زندگی کا طریقہ ہے اس سے انسان کا دل بھی روشن ہوتا ہے اس کا کردار بھی مضبوط ہوتا ہے اور اس کے رشتے بھی خوبصورت بن جاتے ہیں
میں بھی اسی نتیجے پر پہنچتی ہوں اگر ہر انسان اپنی زندگی میں سچائی ایمانداری اور وعدہ نھائے او اپنا اصول بنا لی تو گہر گہروں میں سکون محلوں میں گاؤں میں گہرائیوں میں سکون گھروں میں سکون ماحول محلوں میں امن اور معاشرے میں بھروسہ پیدا ہو جائے گا
انشاء اللہ ہم دونوں ہمیشہ کوشش کریں گے کہ سچ بولنے سے کبھی پیچھے نہ ہٹے چاہے حالات کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو
اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ سچ کو پہچانے اس پر عمل کرنے اور ہر قدم پر سچ اور ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق فرمائے آمین آپ واپس کرو گی لاسٹ کال چلو میں ٹاپک سینڈ کرتی ہوں
ٹھیک ہے